جی
ہاں اللام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام
ہیک الحمد للہ
دیا اورر کیا حال چل ہے
ٹھیک ہے اپنا سنا
سب دعائیں ہیں آپ سب کی بڑھیا ہے ہاں ہلو
جی بولیے
ہاں آپ سب کی دعائیں ہیں الحمد للہ ٹھیک ہے اوکے آ آج جا رہے تھے راستے میں مکئی بیچنے والے کا میں نے ایک ہی کوئی آیا تھا مکئی بیچ رہا تھا راہ ہم اتنی بھیڑ لگی تھی مکئی خریدنے کے لیے کہ مت کہیے
اچھا
این قریب ہم دیکیںے کہ اس مکئی کو خریدنے کے لیے دوسوں لوگ کھے تھ ہیں تھوڑی دیر ہم بھی رک گئے بھائی کیا چیز کا بھیڑ ہے ا
تو تو کیسے دیا
بھیڑ میں پہنچے دیکھے کہ تو مکئی بک رہا ہے ہم لے کے وہ تو پھر ہم نکل گئے ہم کو اسکول جانا تھا تو ہم پھر زیادہ ویٹ نہیں کیے دیکھے کہ بہت لوگ مکئی کو خرید رہے تھے پھر لاسٹ میں جب واپس آنے لگے نا
ہوں
تو راستے میں مکئی ملا تو ہم سوچے کہ ہم بھی خرید ہی لیتے ہیں
اچھا تو خریدیں
تو ہم بھی خرید کر کے لائے
ہ
تو میں نے مکئی ٹھیک تھا لیکن مکئی میں بھی مٹھاس نہیں ویسا لگا کھانا بانا تھا بنائی کھائائےیں لیکن اتنا م نے مکئی جو ہوتا ہے نا مکئی میں مٹھاس نہیں تھا ایسا ہی لگ رہا تھا سمج گی
ٹھیک
ہاں ابھی سیزن سیزن تو ہے ہے مکئی کا سیزن ہو ہی گیا ہے نا
ہاں مکئی کا سیزن ہی ہے مگر ابھی کیا بولتے ہیں ابھی کا مکئی بھی نا ہے
ہاں کب کا ہے اس
کیا بولتے ہیں جیٹھ والا بولتے ہیں
اچھا
اھی اھی والا نہیں ہے ابھی تو سیج رہ ن جی ابھی تو بندائی ہو رہا ہے اس کا جسے آشاڑھ والا کہتے ہیں
ھم
برساتی والا تو ابھی بلا ہی ہو رہا ہے
سب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں آپ لوگ
ہاں کس
م کھیتی ہو رہا ہے نا مکئی کا کھیتی بنے مکئی بنا گیا آپ لوگ کا کیا بات ہے تاکہ سیزن میں مکئی چلے گا
ہاں بالکل اب ہو جائے تب نا
کیا ہے پانی وانی کی ووستھا نہیں ہے کیا
اب زیادہ پانی گرنے لگ لگتا ہے تو خراب تو بھی تو ہو جاتا ہے
ھم
جب کوڑا آئے گا نہیں تو خراب نہیں ہوگا
ہوں سی کہ رہ ہیں امید ہے کہ گھر کا پانی رہتا ہے حالانکہ دھوپ تھوڑا سا پریشان کر دیتا ہے اس سم میں دھوپ اگ جاتا ہے یا تو بارش ہونے لگتی ہے تو فصل گل جاتا ہے اسی میں ہے نا
ہو
ہوں
جی
ایسا ہی کچھ ہوتا ہے
ہاں
ہاں ہم لوگ کو تو کھیتی اتی ہوتا ہی نہیں ہے ہم لوگ تو مکئی کا کھیتی ہی نہیں کرتے ہیں ھم
آپ لوگ کھیت نہیں ہے کا
ہاں لیکن ایسی جگہ نہیں ن ہے سپریٹ ہے کھیت کر لیا یہ دقت ہے نا
یعنی کہ آپ لوگ کے دھان والا کھیت ہوگا
ہاں دان وال ل کے
ہ اونچائی پہ نہیں ہوگا
مکئی اکئی رہ وغیر یہ سب نہیں ہوتا ابھی فصل ہوتا ہی نہیں ہم لوگ
اچھا
پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا پہلے ایک سمے تھا جب ہم لوگ بچپن میں تھے نا تو بچپنے میں باپ ہملمت کہی ہے
پھر مکئی تھوڑی ن ربی فصل ہے
وہ تو ابھی فصل تو بات کی چ سر می کا مکئی کی جب کھیتی ہوتی تھی نا توتے تھے سوچ لیجیے کتنا مکئی ہوتا تھا پورا روم بھرا ہوتا تھا مکئی کے دانا سمجھے کہ نکالنے کے لیے مکئی کو اس کو ہم لوگ ڈنٹا سے پیٹ پیٹ کے نکالتے تھے میں نے اس کا سمجھیے کہ اسی پہ سونا بھی پڑتا تھا بستر بنا کے روم میں پورا پیک رہتا تھا پہلے کے سمے میں لوگ گھر کے لیے کافی دقت تھی پت ہی ہوگا اب اسی میں بچھا اسی پہ بچھا کر بستستر سو جاتے چپ چاپ باقی میں نے مکئی کا ایک دور رہا تھااقی میں مکئی کا روٹی روٹی کائیے مکئی کا بھات کائیے مکئی کا بھونجنا بنوائیے مل سب کچھ ایک دور تھا یا رر وغیرہ کی کھیتی ہوتی تھی یہاں تو اس کا بھی وہی حال تھا پورا آنگن بھر جاتا تھا رر سے
ٹھیک نہ رہ ہو جگ ن
ہوں رر کی سب بنا بنا کے گھگنی کی اس کو بولتے ہیں پانی میں پولا کے پھر اس کو تیل میں فرائی کر کے خرا کرتی کرتے تھ بڑا اچھا لگتا تھا وہ دور ہی نہیں ہے ا اب تو رہر اتنا مہنگا ہو گیا کہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہے مگر ہر کی کھیتی ہی بند ہو گیا ہم م نے جہاں تک ہم کو یاد ہے یہ سب کے بارے میں
ائیے بیٹو ائیے
سمجھ گیا
ہاں
ہاں بابو بابو ہے ہے
ہاں ٹوائلٹ کرنے کے لیے بول رہا ہے
بابو کا طبیعت ٹھیک ہے
ہاں مسا سب ٹھیک ہے کنا جند ہوں
بہت سمجھدار ہو گیا ہے ایسا
ماشاء اللہ میرا بیٹا شروع سے ہی سمجھدار ہے بٹوں تھا
تو تو دیکھیے یاد ہے ابھی ہم آ رہے تو پڑھا کر ٹیوشن سے
ہوں
مک راستے میں پہنچے بھی نہیں تھے مطلب ادھر سے ریٹرننگ گھر آنے کے لیے
ہوں
وہاں پہ تین مہان ہیں وہاں پہ کھانے پینے کا سامان ملتا بیٹھے تھے
ہوں
موبائل سے فون کر کے کہا رہا پاپا سموسا چاہیے سموسا سموسا کیا کرے اب اس کے لیے منع نہیں ن کر سکتا آدمی بچہ ہے لے کر کے آئے تو لے کر کے آئے تو تو تھوڑا سا کھایا کہ کہ پاپا چھت پہ کھانا ہے کھائیں گے سموسا ہ چھت پہ جیسی پہنچے نا تو کاں
ج بٹ کیمائی کروں
چھت کھا ہی رہا تھا کہ اچانک کوا آ جاتا ہے
ہچھیک ہے
اس کو اٹھا کر کے چونچ میں چلا گیا دوڑ کے آ رہا پاپا پاپا کوا سموسا لے کے بھاگ بھاگ ہم کہلیے آئیں دیکھے گیا تو دیک سچ میں لے کے چلا آ گیا پھر دوسری بار کوایا تو اس کو بھگا رہا تھا
دوڑا رہا ہوگا
ہوں کھیلتے ہیں بچے اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا ہمیں
ہاں
سر
ٹھیکا میرا بابو بول رہا ہے
بارش آج موسم کیسا رہا ادھر کا
ہاں آج کا موسم تو ہاں آج بھی بارش ہوا تھا تھوڑا بہت
ہ پ بارش ہوئی ہے دفر میں آج تو دن بھر ہم کو لگتا کہ بادل ہی ہے ہم لوگ کے علاقے میں
نہیں دھوپ تو ادھر دھوپ تو ہے
دھوپ آیا تھا کہ نا
ہوں
ہمارے علاقے میں دن بھر بادل تھا دوپہر یعنی دو بجے تک قریب ہلکا بارش ہوئی تھی
ہ
اس کے بعد موسم ابھی م نے موسم ملا جلا کے ٹھنڈا ہو گیا اب میں
مگر گرمی اتنا ہی
گرمی کا تو ہاں یہ تو صحیح کر ہے گرمی کا پروسیسنگ ہے گرمی کافی لگ رہا ہے پتا نہیں ایسی گرمی میں لائٹ کبھی
لائٹ تو فی الحال اچھا ہے ہاں
ہاں اور بتائیے
جی
کیسا رہا
آج کا دن بہت اچھا تھا ہم آج بہت سوے
اچھا اسی لیے اچھا تھا
ہاں جانا بھی نا نیند ہم کو آج آیا تھا نا
ہمم
سویں اور لائٹ رہا بھی نہ رہا بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہم کو
ہاں موسم آج ٹھنڈک ہی ہے ابھی
دوا کروا کیا ہے نا تو سستی ٹائپ پہ لگا ہے
بنا لائٹ کے بھی سو سکتا ہے ابھی
نہیں دوا جو کدوا گیا ہے نا اس سے ہم کو لگ رہا ہے کھانے سے سست لگ رہا ہے دم
ہاں
م اسے لگ رہا ہے کہ چپڑے خالی سو رہے سوئے رہے ہیں
اور ادھر کنڈیشن لائٹ کا کیا ہے بجلی بتی چل رہا ہے بڑھیا سے
ہاں چل رہا ہے
آج تو ہم لوگ کا ایک فیس میں مار دیا تھا ایک فیس میں لائٹ ہی نہیں تھی
اچھا
پورے محلہ میں جا کر کے چھندک یہ دس بی بیس روپیہ مستری آیا اس میں بھی مت کہیے پھر جا کر کے میں نے بنا بنا تو دو تین بج گیا بننے میں اس کے بعد لائٹ کا کنڈیشن میں نے سدھار ہوا لائن میں
میری طرف آگیا لائٹ
اچھا ابھی لائٹ آئی ہے
ہاں یہ بیٹا ادھر آنے ہے
سب تو بڑھیا ہے لائٹ آ گئی آپ لوگے میں ہم ہم لوگ بھی ویٹ کر لیے ہیں لائٹ کا ہی ہاں آ جاتی ہے لائٹ رہتی ہے رات میں اور
اور سب ٹھیک ہے
اور وشیش کچھ سنایا جائے
آپ کی سنا ہے
ہاں تو اچھا لگا آج کا دن ہم کو پسند تھا بڑا اچھا لگا میں نے آج دن بھر اسکول میں بھی رہے ہیں تو میں نے وہی سب فیل نہیں ہوا گرمی ورنہ ادر ڈے بہت گرمی احساس ہوتا ہے وہاں تو لائٹ پراپر نہیں رہتا ہے کبھی ڈسچارج تو کبھی یں ڈی ڈم ہو جاتا ہے مطلب لیکن آج کا موسم اتنا اچھا تھا کہ آج کلاس کرنے میں مزہ آ گیا بچے بھی بڑی خوش تھے آج آج کا موسم بہت بڑھیا ہے